وعلیکم السلام
جی کیسے ہیں آپ شکر اللہ خا آپ سنائیے آپ ٹھیک
ہاں بالکل ٹھیک ہوں آپ سنا آفش ہو
شکر اللہ کا سب ھیک ہے پ سنایے گھر میں سب ھیک ہیں شکر اللہ حاال سب ٹھیک ہے آپ سنئے آپ کے گھر میں گھر کے کام اور کیا کروں گی آپ کیا کر رہے ہیں
میں اس وقت بیٹھ بیٹھا ہوا ہوں گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہوں میں کام کرتا ہوں میں بینک میں کام کرتا ہوں ا کون ہ ہاں میں کنٹریکٹر ہوں ج کے بینک میں
اچھا اچھا
ہاں ہاں یہی کام کرتا ہوں اور سناؤ آپ کی فیملی ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا شکر اللہ کا شک الحمد للہ الحمد للہ سب ٹھیک
الحمد للہ سب ٹھیک ہیں
شکر اللہ ح اور سناائی دن بار کیا کی کام کر رہی ہوں کر کے کھانا بنا رہی ہوں اور کیا کروں گی
اچھا اچھا میں دن بھر میں ہی تھا میں مجھے بینک کا ایک اے ٹی ایم اس کا اس پہ کام کرنا تھا تھوڑا سا اور وہاں ایک دوسرے جگہ بہت پرانا ای ٹی ایم تھا اس کو ڈسمٹل کرنا تھا
آپ کو کام ملتا ہے بینک میں میں نے سنا ہے وہاں کام نہیں ملتا
کبھی کبھی نہیں ملتا ہے کبھی کبھی ملتا ہے کبھی کبھی حالات تو ٹھیک نہیں ہے اب اب جب مسئلہ آن لائن پہ ہوا ہے تو کام کم ہو رہا ہے سب کچھ آن لائن ہے آج تو ہر ایک پیمنٹ آن لائن پہ ہی ہوتی ہے ایم پے ہوتی ہے
پیمنٹ کا اس سے کام سے تو
کام تو آپ ہو گئے نا کام کام تو ہو گئے نا بالکل کام ا ٹی ایم بہت بناتے تھے بہت ہی ا ٹی ایم بنتے تھے ہر جگہ پر بنتی تھے جہاں جہاں پہ مارکیٹ بنتا تھا وہاں پہ اے ٹی ایم ہوتا ہے جہاں جہاں پہ بینک بنتا تھا وہاں پہ ا ٹی ایم بنتا تھا لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ
ج
اب تو ا ٹی ایم پہ کام ہی نہیں ہے اب کبھی کبھی کسی کسی جگہ پر بنتا ہے نیا جہاں جہاں پہ ضرورت ہاں جہاں پہ ضرورت ہے نہیں تو بہت ہیی جگہ ایسی جی ہاں میں نے دو دن پہلے ایک ا ٹی ایم کو میں نے ڈسمنٹل کیا ہے کیونکہ آپ اس کو بینک کی بینک کو آئی ٹی ایم کی ضرورت ہی نہیں تھی
کیوں بینک کو ضرورت کیوں نہیں ہے
ہ کا تو ما ک کچھ سب کچھ آن لائن ہوتا ہے سب کچھ آن لائن ہوتا
اس وجہ سے اتیام کا کام بھی کم ہو گیا
کم ہو گیا ہاں کم ہو گیا اب بینک میں بھی زیادہ کام نہیں ہوتا ہے کیونکہ آن لائن پہ ہی سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ ہو رہا کبھی کبھی کسی کسی جگہ پر بینک بنتا ہے یا اور کوئی آفس ہوتا ہے بینک کا یہی مسئلہ ہیں
اچھا اچھا اچھا اچا اور آپ کے آپ سن ہے آپ کی ہابیز کیا ہے وہ آپ کے شوق کیا ہے آپ کیا پسند کرتے ہیں
ارے یار میں تو مچھلیاں پکڑتا ہوں میں تو مچھلیاں پکڑتا ہوں میرا کام تو وہی ہے میرا ہابی وہی ہے جمی نکلتا ہو تو گھر میں جو بچے بھی وہ بھی ناراض ہوتے ہیں مجھ سے اور میری جو گھر والی ہے وہ بھی ناراض ہوتی ہیں کہب م
اچھا جی اور کیا کرتے ہیں آپ اچھا آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے ہس مت
کھانے میں کیا پسند ہیں کھانے میں مجھے ساگ پسند ہے ٹماٹر پسند ہے یہیمی کھاتا ہوں اور کیا اور میٹ بھی کبھی کبھی کھاتا ہوں کبھی کبھی میٹ بھی کھاتا ہوں می بھی پوچھتا ہاں مچھیاں مجھے پسند ہے
اچھا اچھا پکاتے ہیں آپ گرمی مہ چ
کبھی کبھی پکاتے ہیں جب پکڑ لیتے ہیں جن ویلی سے جب پکڑتے ہیں
جہلمم ویلی سی جہلمم ویلی کون سی ہے جہلمم ویلی
ندھی ہے نا گ حالیم ہاں ر ہیں ہیں نا وہیں پہ ہاں درییا تو پکڑتے ہیں تو بہرال آفنا آپ کیا کرتے ہیں اور بچے کیا کرتے ہیں آپ کی
پڑھتے ہیں
ہاں کچھ کرتے ہیں پڑھتے ہیں اچھا اچھا اچھا اچھا اور کھاؤ م جی کیا کرتےے
بس کبھی کبھار کام کرتے ہیں جب ملتا ہے تو کرتے ہیں مجدوری شزبوری جب ملتا ہے کام تو کرتے ہیں جب ملتا نہیں ہے تو گھر پہ ہی بیٹھتے رہتے ہیں گھر پہ ہی رہتے ہیں یا گھومتے رہتے ہیں
انشاء اللہ کام بھی چلے گا ہر ایک مسئلہ ح ہو جائے گا ان شاء اللہ الل ان شاء اللہ حالات تو ٹھیک نہیں ہے ہر ایک اس وقت پریشان ہے ہر بزنس مین پریشان ہیں اتنی حالات خراب ہیں اتنے حالات خراب ہے میں کبھی کبھی جاتا ہوں لالٹوک جاتا ہوں گھنٹہ گھر کے پاس بہت سی دکانیں ہیں سینٹر ہے کشمیر کا بس پریشان ہوتے ہے وہ دکاندار کوئی کسی اور دوسری جگہ پر جاؤ جس راستے میں جا رہا ہوں کسی دکان گان کے پاس کوئی کسٹمر بھی نہیں ہوتا ہے کبھی شام کو ہوتے ہیں کبھی صبح کو ا جے جی
یہ اپنا اپنا قدر ہے کچھ ک دکانداروں کے پاس اتنا کام ہے
گدر کا مسلہ نہیں ہے یہ نہیں نہیں مقدر کا مسئلہ نہیں ہے یہ جبکہ اور ہال ہر جگہ پر حالات خراب ہے ہر جگہ پر حالات خراب ہیں یہ مقدر کی بات نہیں ہے یہ حالات خراب ہے مقدر کی بات ہوتی ہے
میں نے آج کام کیا پتا کیا پتا ہے دس دن اور ملے کا کام نہیں دس دن میں یہ گیمقدر کی بات ہے
وہی تو میں کہہ رہی ہوں مقدر کی بات ورنہ دکاندار ایسے بھی ہیں شاپ
ہماریے
کہ جن کی جن کو کام ہی ختم نہیں ہوتا یہ سب مقدر کی بات
بچوں نا بچن نا ہمارے بینک میں سو کانٹریکٹرس ہیں ہنڈریڈ کانٹریکٹرس ہے کسی کے پاس کام نہیں ہے یہ مقدر کی بات نہیں ہے حالات ٹھیک نہیں
ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس کام ہی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا
کسی کے یہ پتا ہے نا مجھے یہ مجھے پتا ہے کبھی کبھی نکلتا ہے کسی جگہ پر کام آٹھ لاکھ دس لاکھ کا اس کے لیے سو ایک جگہ پر کام نکلے گا سو کنٹریکٹر اس پہ قسمت ازماتی ہیں
ہاں وہ تو زروری ہے
ایک کام پہلے کیا ہوتا تھا پہلے کیا ہوتا تھا پہلے کیا ہوتا تھا جب کام ہوتا تھا یہ جو آن لائن ہوا نا اسے سب کچھ ختم کیا ہے اب مسئلہ کیا ہے اگر پہلے ہوتا تھا تو سو کانٹریکٹرس ہیں ہم ہمارے بینک میں برابر ہر ایک کو کام ملتا تھا
ہ
آج تو نہیں ہے آج تو ایک کام نکلتا ہے دو کام نکلتا ہے اس کے پیچھے بہت سے کانٹریکٹر ٹھیکے دار ہیں اس میں جس کو آتا ہے وہ قسمت کی بات ہے وہ قسمت کی بات ہے میں جہاں پہ اس وقت تو آج میں یہہاں پہ کام کر رہا تھا میں وہاں پہ دو چار وہ مارکیٹ ہی ہے جہاں وہ پردے بیچتے ہیں تکیا بیچتے ہیں
ہاں فرنیشنگ فرنیش
سب دیکھتے ہیں وہ بھی وہ کہہ رہے تھے آج مجھے چار دن سے ہم نے بونی نہیں کی یہ حالات ہے یہ قسمت کی بات نہیں ہے حالت ہے ایسے قسمت کی بات یہ ہو ہے اگر کسی جگہ پر کسی چوک میں دس مزدور ہوں گے نو کو لے جائیں گے ایک کو نہیں لیں گے یہ قسمت کی بات ہے
فچ
ج جب ٹس دس ہی وہی پڑے رہے یہ تو ایک قسمت کی بات نہیں ہے اس سے پتا چلتا ہے کام نہیں ہے جس راستے سے جاتا ہوں میں جس ایریا سے میں جاتا ہوں لال چوک جاتا ہوں یا یہاں اس طرف عیدگاہ کی طرف جاتا ہوں جہاں جہاں پہ بھی جاتا ہوں ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ کام نہیں ہے کام نہیں ہے
ویسے کام اچھا ہے لوگوں کا کام اچھا چل رہا ہے میرے خیال میں آپ وہیں ج آپ وہیں سے آ جہاں جاتے ہیں جہاں لوگوں کو کام ہی نہیں ہے
بات سنو بات سنو بات سنو یہ جو یہاں پہ سرکاری ملازم ہے اور جو یہ بینک کی پرائیویٹ کمپنی جو بھی لوگ کام کرتے ہیں یہی پیسہ اس وقت مارکیٹ میں ہے اسی سے گزارا نکلتا ہے
تو اس سے یا اسے تو کام چل رہا ہے کام زیادہ کام چل رہا ہے
بالکل سب کچھ ختم ہو گیا ہے یہاں پہ یہ پورے ہندوستان میں ہی یہ یہیں بھیہ نہیں ہے ہر جگہ پر ہے ہر جگہ پر ہے آپ دیکھتے ہوں گے آج سوشل میڈیا کے ذریع دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے د دکاندار جو ہے جو ریڈی میڈ بیچتے ہیں جوتے بیچتے ہیں اور کچھ یہ جو بیچتے ہیں جو جو بیچتے ہیں وہ آج آن لائن پہ آگے ہیں
آن لائن ان کو سستا ملتا ہے
ہوم ڈلیوری دیں گے ہم ہوم ڈلیوری نہیں نہیں نہیں ہوم ڈلیوری دیں گے
جی جی
یہ کیسے ہوا ہے یہ ایسا ہی ہوا ہے کہ حالات جب ٹھیک نہیں آن لائن کی وجہ سے ہوا ہے سبزی والے کے پاس جاؤ پانچ روپے کو سبزی لےؤ پنچاس روپے کو سبزی لے لو بولو نمبر تو پیسے اسی میں ڈالتے ہیں
جی
اسی لیے یہ جو بینک میں ہے یہ بھی کام ہو اب کیا ہے اب اگر چار بندے بھی بینک میں ہو گئے چار بندو سے بھی بینک چلے گا
ہ چل جائے گا اٹ کرک بیک وہ بات صحیح ہے
پہلے بیس ملازم ہوتے ہیں پچیس ملازم ہوتے ہیں اب دیکھو کہ جو جو ریٹائر ہوتا ہے وہ ریٹائر نیا کوئی نہیں لگتا ہے سب کچھ ہو گیا آن لائن جو نیا نیا ہے نا جو پرانے ہیں بینک میں کام کر رہے تھے جو ریٹائر ہوتے ہیں ریٹر ہر دن ریٹائر ہوتے ہیں بینک میں اسی جگہ کو دوسرے کو لانا ہے ایسا نہیں ہے
کیوں اس کی پھر اس کا کام کون کرے گا
سب کچھ نا یہ آن لائن پے ہی ہوتا ہے اب سب کچھ یہ آن لائن پہ ہوتا ہے اب میرے
کال بات کریں گے ان شاء اللہ اللہ حافظ
چلو ٹھیک ہے السلام علیکم
وعلیکم السلام کرری سبمٹھا م میں کرنی